ہاں میں ٹھیک ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہیں
ٹھیک ہے
بھائی بہن ٹھیک ہے
ہاں
کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں
کیوں کچھ کام کیوں نہیں کر رہی اب بس کیوں بیٹھتی ہووں
سوامی تو کری سکول کا
کیا ہوا
میں سکول کا کام کر رہی ہوں یار سنتی تو کبھی نہیں ہو آپ
ہاں اچھی بات ہے کام کرنا چاہیے انسان انسان آپ نانی حل نہیں جاتی ہو آج کل مجھے لگا تھا آپ جا رہی ہو میں مجھے لگا میں دیکھوں گا آپ کو
نہیں
مجھے آپ کو آنا تھا آپ کو میں تھا نا وہاں پہ اور سنا
بس بڑھیا
اور سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا نماز پڑھی
تھااں
اچھا جو دھرس گاہ ہے نا آپ کا وہ مول بھی وہ وہ آپ کو پڑھاتا ہے
ہاں
اور سنا آپ کو سنا وہ جو آپ کو مارتا تھا وہ مولوی وہ آرش بھی مارتا ہے
نہیں پج کا آتا ہے
کی آ
آج اس کا خوش لگتا ہے نا وہ
چلو
ہ حفظ الرحمان
اچھا وہ بھی ہے پسین
ہاں
وہ مارتا نہیں ہے
اچھا وہ کیوں نہیں آتا ہے خود
پتہ میں
اس کو کتنا دن ملتا ہے
پتہ
آپ کو کتنا فی دینا ہوتا ہے
ون ہنڈریڈ اینڈ فٹی ف
اچھا مہینے کے بعد اچھی بات ہم درسگاہ جانا چاہیے انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے انسان بہت قرآن سے قرآن انسان کی
ہاں
بھی شکار تو ہو جتے ہیں فیس نہیں بھرا تھا وہ ہم تین ہزار پھر کس نے دیے تین ہزار
ہاں
پھر کس نے بھرے وہ تین ہزار
ا یہ بپی بائی
اور کون برے گا تو آپ آپ کا باپ ہی بڑے گا اور کون بڑے گا میں انسان قرآن پڑھنا پڑان قرآن زو بہت ضروری ہوتا ہے قرآن انسان کے لیے ایک سکون دیتا ہے قرآن سے اگر انسان قرآن پڑھےا گ نا انسان کبھی نہیں گرے گا انسان ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا قرآن میں ہر کوئی چیز اگر انسان بیمار ہوگا نا اس کا دوا بھی قرآن میں ہے اگر کسی کے ساتھ غلط ہوا اس اس اس کا سولوشن بھی قرآن میں ہے قرآن ایک ضروری کتاب ہے قرآن اسلام کا ایک اہم کتاب ہے سنتی ہو اور سنا
بس بڑھیا
اور سب ٹھیک ہیں
ہاں
بھائی بہن ٹھیک ہے
ہاں
اچھا اور
بس کچھ نہیں اللہ تعالی کا شکر ہونا چاہیے
ہاں وہ تو ب اچھا ہی شکر سے سب چلتا ہے کیا بول رہی ہے
آ رہی ہے
نہیں میری نیند نہیں آ رہی میں تو لیٹ سو جاتا ہوں
تو پھر کیوں آ رہی ہے
بس ایسے ہی تھوڑا تھکا تھک چکا ہوں نا میں تھا نا آج کام کرنے
ہاں کہاں
ہاں اس لیے تھک گیا ہوں میں
کہاں تھے
میں تھا ہمارا بہت لینڈ ہے اسی کے ساتھ بزی تھا
ہوں
آپ کیا کرتے ہو دن بھر
بھائی آپ کا ٹھیک ہے
میں نے بولا آپ کیا کرتے ہو دن بھر
بس ایسے ہی پڑھائی کرتی ہوں
اچھا اتنا آپ کاار بل ہو
اتنی نہیں ہوں
جب وہ دن بھر پڑھائی کرتی ہو پھر کیوں بول رہے ہو میں اتنی قابل نہیں ہوں
پار چھوڑو آپ
اچھا بڑا ہی کرو نا آگے بڑھو اچھا آپ کا ڈریم کیا ہے آپ کیا بننا چاہتی ہو
جج جیسے میرا چاچو بن گیا
اچ چاچ بھی لگ گیا وہھاچاج لگ گیا وہ
ہاں چھوٹا والا
ہاں آپ کو جج بننا ہے
اپ
وہ اس کا پیسہ کے لیے بہت کچھ کرے گا وہ
ہاں
اور سن
بسبڑیا
اور سب ٹھیک ہیں
ہاں
اور کچھ خاص
کچھ نہیں
کیونہ
آپ کیا ہے سناؤ
میں ٹھیک ہوں یار
ماں باپ ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اللہ تعالی کا شکر آپ کہاں ہو ابھی
گھر پہ ہوں
کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں پڑھائی کری تھی
بس کرتی ہو
ہاں کبھی موڈ نہیں ہوتا تو باہر جاتے ہیں
ہاں ہاں مزہ ہے پڑھائی کو بہت مزہ ہے پڑھائی کے بغیر س
م دس بس
ہ اچھا نہانے جاتی ہو آپ کے گاؤں میں کچھ ندی وغیرہ
نہیں
کیوں آپ کہاں پہ نہاتے ہو پھر
جاتی ہوں
میں نے بولا نہ ہاتے کب ہو آپ
ا صبح صبح نہاتی ہوں ہر ٹائم
اوکے اور سنا اور سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے تمہارے گھر وال سب
ہاں سب ٹھیک ہے اچھا وہ زائید کہاں پہ ہے آج کل
گھر میں ہی ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا
ا فرقان
فرگانا آج
اچھا کہاں کسی کس پاپی کے گھر
ا اس کے یہ نا جو میری بڑی وادی ہے وہاں
اچا جو آپ کی ہے نا وہ جو آپ کی ہے نا اور ایک معاسیی جس کے نام ڈالی ہیں ہاں اس کا ہے نا وہ بھائی کی بہن اس کی شادی ہوئی کیا
نہیں
ہاں کیوں نہیں ہوئی اس کی شادی بھیھی ڈھونڈ رہے
ہاں
اس کو اس کو کہاں ہے شادی
پتہ نہیں تقدیر ہوتا ہے
وہ اچھی لڑکی ہیں کتنی اچھی ہیں اس کا کیا نام ہے
تھمو
وہ کیا کام کرتی ہے
پتلا نہیں
اس نے پڑھائی کی ہے ہ
پتا نہیں اب ا جو م نے ماں سے ہیں نا وہ ب
پڑھائی بہت دن تک بہت کی ہے لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ نہیںین دن سے
اچھا اور سنا
بس بڑھیا
اچھا وہ ہے نا آپ کا وہ جو آپ کی وہ فرینڈ کی سبا وہ لوگ بہت امیر ہے
ہاں
اس کا جو چاچا جو دادو ہے نا اس کا وہ اس کو بہت پینس د کا
ہاں
میں نے دیکھا ہے لیکن جو سبا کا بھائی ہے نا وہ کہاں پڑتا ہے
وہ بھی ایی سکون نپٹ
لیکن وہ بدتمیز ہے
ہاں بہت بدتمیز ہے وہ سکون میں جب میں کو ڈانتی ہوں نا جو ہاں
ہاں
ہاں جی تھ
کیوں بات ت سےے
وہ ایسے ہیں جب ہم
بول نا وہ کو ہم ب کیا کرو گے م کیا کرو گے اچھا میں صبح آ رہا
یہ کیا کرنے آئی ہو تو تو مجھے سک میں مار کہ ہوو
آپ کو انسلٹینس نہیں ہوتی ہے
نہیں
اچھا کیوں اگر آپ کو اتنا وہ س آتا ہے آپ کیوں آئی میری گھر آپ کو تو انسلٹ ہونا چاہیے
میں کہاں جاتی ہوں آپ
پھر کیوں بلاپتے ہیں اس نے بولا جب میں جاتی ہوں اس کو صبح ٹھیک ہے اوسطا ایسا ہی کرتا یہ مہام یہ ہو بتمیز وہ بد تمیز لڑکا
تو خود سدھر جائے گا چھوٹا ہی ہے
وہ کب سدھر جائے گا
ستا نہیں
یہاں تو لڑکیاں سدھرتی نہیں ہے وہ کیسے سدھرے گا
یار
آپ کا سسٹم کیا ایس آپ کا مین ہو یا شریف آپ
یار کی ن میں
کمینو کیوں کیا کرتے ہو ایسا آپ کمینو
پتا نہیں
جان آپ کو پتا ہوگا نا آپ تو بول رہی میں کمین ہوں کچھ تو ایسا کرتی ہوگی نا
میں کمینی بہت ہوں سب کو ڈراتی
میں نے بولا ایسا کیا کرتی ہو آپ کمین ہو پھر بھی
کیا بتاؤں یار
کچھ خاص
ایک کا نام بولو
کسی ایک کا نام لو جس نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کمین ہو
یار چھوڑو ابھی اور بتاؤ
شکر اللہ تعالی کا اور سب ٹھیک ہے اور کیا چل رہا ہے کچھ نہیں
بس ایسی پڑھائی چل رہی ہے
پڑھائی چل رہی ہے پڑھائی کرو پڑھائی سے آگے آگے جاؤ گے آگے بڑھو گے انشاء اللہ
ان شاء اللہ
اللہ آپ کو اچھا راستہ دکھائے گا اور خوش رہو آباد رہو ٹھیک ہے میرے لیے دعا کیا کرو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے بائے اللہ حافظ
بائے